و السلام
ہ س خریت
الحمد للہ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں اب تو بھیا کو دودھ پلانے لگے پتا نہیں یار پہلے کچھ نیٹ ورک ہم کچھ بات کر رہے تھے
اچھا ہم بولتے ہی رہے ہم بعد میں بہت دیر تک جو ہے بولتے رہے پھر ہم نے غور کیا کہ فون کی طرف دیکھا ا تو فون میں جو ہے کال ہی کر چکے تھے پہلے ہم نے غور نہیں کیا بہت دیر تک بولتے رہے ہم نے سوچا کہ سامنے سے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اور جب آواز نہیں آئی تب ہم نے غور کیا کہ یہ لگ رہا ہے جو ہے کال کٹ گئی ہے
ہاں اجا تمیں لگا ہوگا کہ ہم سن تو رہے ہی ہوں گے
ہاں اسی لیے ہم نے غور نہیں کیا دیر بعد ہمیں غور آیا کہ جو ہے فون کٹ کے
ہاں ہم اس اس پہ بات کر رہے تھے نہیں یہی بتا رہے تھے کہ مطلب اللہ پاک نے اگر دولت سے نوازا ہے تو اس کو چھپا تم نے بولا تھا کہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے
جچ
تو وہی چیزیں ہم بتا رہے تھے کہ دنیا میں ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے لیکن انسان کی سوچ کو نہیں بدل سکتا کوئی ایک چور اگر چوری کر ہے تو بھائی وہ میری نظر میں تو چور ہے وہ چوری کر رہا ہے میری نظر میں چور ہے اور وہ غلط بھی کر رہا ہے اور ہم کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے اور مطلب گناہ اس کے اوپر پڑیں گے لیکن اس کی نظر میں وہ وہ اس کی نظر میں تو وہ گناہ نہیں کر رہا اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اور ضرورت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ہے نا تو ایک ہم لوگ ہم لوگوں نے جو بی ایڈ کیا ہے نا تو اس میں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے تو اس میں ایک ویگانک ہے مطلب ا تو وہ ہج کی مطلب ج ہے ویانک تو انہوں نے ایک ہج کی چور کی اسٹور بچوں کو سنائی انہوں نے کہا کہ ا ہنج جو تھا اس نے چوری کی کیوں دوا مطلب میڈیکل اسٹور سے اس نے دوا چرائی کہ ماں کی طبیعت اتنی ہاں ہاں دوا کھانے سے اس کی ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اتنی زیادہ خراب تھی اور بٹ اس کے پاس پیسے تھے نہیں تو اگر وہ چوری نہ کرتا تو شاید وہ اپنی امی کو نہ بچا پاتا تو اس نے مجبوری میں چوری کی اچھا لوگوں کی نظر میں کیا ہے اس کو ضرورت کی لوگوں اچھا اس نے بنا پیسے کی دوا مانگی اس میڈیکل اسٹور بارے نے منع کر دیا
اب دوا کھانے والے بھائی وہ بھی تو اپنی مزدوری تو کھ
ہاںاں ہاں ہاں تو اس نے منع کر دیا کہ ہم جو ہے نا دوا نہیں دیں گے تو اب وہاں پہ بچوں سے یہ پوچھا گیا کہ بچوں کیا ہج نے صحیح کیا تو کچھ بچوں نے جواب دیا کہ ہج نے صحیح کیا کچھ بچوں چوں نے کہا کہ نہیں صحیح نہیں کیا اس کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی اس نے چوری کر کے بہت غلط کیا تو مطلب اب اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو چوری کرنے والے انسان نے ٹھیک کیا اگر وہ چوری نہ کرتا تو شاید اس کی مانا بچپات تو اس نے مجبوری میں کیا لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تو اس نے چوری کر کے غلط کیا ہے نا تو کسی بھی زملے کو اگر دو طریقوں سے سمجھا جائے تو کہیں نہ کہیں پہ ان کا مطلب صحیح بھی ہوتا ہوتا ہے اور وہ غلط بھی ہوتا ہے
د ہے آپ کی بات سے ہمیں یاد آیا ایک بار مولانا صاحب نے پڑھایا تھا ایک درخت کے بارے میں جو درخت ہمیں پھل دیتا ہے اس کے نیچے ایک بار صحاب رس اللہ عن جو ہے آرام فرماتے تو انہیں آواز آئی درخ سے کہ جو ہے ارے سری تم میرے جیسا بن جا تو انہوں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی پھر دراص ان کو اللہ پاک جو ہے بہت جو ہے شرف دیتے ہیں کہ ان کو آواز سنائی دیتے تو انہوں نے پیڑ سے پوچھا کہ کفا کو مس لگتا یعنی کہ میں تمہارے جیسا کیوں ب جاؤں تو دراخصل نے جواب دیا کی ان النزینہ یرمونی بل احجاری فرمین بللاثمان کہ لوگ جب میرے طرف پتھر پھینکتے ہیں تو میں واپس لوگوں کو پھل دیتا ہوں یعنی کہ تم کو سامنے سے کوئی تکلیف دے تو تم انہیں فھل دو واپس ہمیں ہم نے فھل دیتے ہیں ہم جو ہے اتنے جو ہے اللہ اتنے ہمارا جو ہے اخلاق اتنا اچا اچھا یہ بتانا چاہتے تھے انسان کو وہ درخت یہ بتا رہا تھا کہ اخلاق میں اتنی مٹھاس لاؤ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اگر درخت اتنا اچھا ہی ہے پتھر مارنے سے جو ہے فھل دیتا ہے تو پھر اللہ پاک نے اس کی لکڑیوں کو آگ میں کیوں لگایا
ہاں
اس کے نصیب میں جو ہے جلنا کیوں لکھا تو انہوں نے پھر سے پوچھا ہے درخت اگر تو اتنا اچھا ہے تو فقیفہ مس رار تو اللہ نے تجھے جو ہے آگ کی غذا یعنی آگ کے کھانے والی چیز آگ میں جلنے والی چیز آگ کی غذا کیوں بنایا تو اس نے کہا کہ ہماری اس خوبی کے ساتھ ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں مطلب جو خامی ہے وہ اتنی بڑی خوبی کو کھا گئی ہے وہ اس پر ترجیح ہو گئی ہے خامی کو ہماری خامی یہ ہے کہ جب بھی جس طرف کو ہوا چلتی ہے میں اس طرف کو جک جاتا ہوں مطلب جہاں میں مطلب وہ وہی نہیں کہتے تھالی کا بینگن کبھی ادھر پھسل جا کبھی ادھر پھسل جاتا یعنی میں جس طرف کو ہوا چلتی ہے میرے اندر کوئی صبر اور استقامت ایک جگہ کھڑا تو کامت نہیں ہے کہ میں ایک جگہ ڈٹا نہیں رہتا ادھر ادھر جھک جاتا ہوں اس لیے اللہ کو یہ ہماری خامی اتنی گندی مطلب اتنی اللہ پاک کوئی بری لگی کہ انہوں نے ہمیں آگ کی غذا بنا دیا جب درخت کا یہ حال ہے جو کہ فھل دیتا ہے پتھر اس کو اگر ہمیں پتھر مار رہے ہیں پھل دے رہا اس کے باوجود بھی اللہ کو جو ہے ادھر ادھر اس کا صرف جک اتنا اچھا نہیں لگا کہ جو ہے یہ ایک جگہ استقامت سے نہیں رہتا تو اسے آگ کی غذا بنا دیا تو پھر سوچو انسان کی کیا بات ہے
صحیح بات ہے ماشاء اللہ کہتے نہیں سبحان اللہ بھائی یہ تو سن
کہ جو ہے جدھر کو ہوا چلتی ہے یہ پیڑ ادھر کو ہی ڈول جاتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کی فھل دیا جب تک اس وہ فھل دینے لائق رہا تب تک پتھر مار کے بیچارا پن دیتا رہا لیکن جو ہے اللہ کو اس کی خامی اتنی ناپسند آئی کہ وہ سوکھے تو اس کو جو ہے آگ کی غذا بنا دیا آخر میں اسے جلنا ہی پڑا اور انسان تو پل دینے سے تو دور ہے اور ادھر ادھر بھاگتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا
صحیح بات ہے وہ تو ایک درخت ہے اس نے کوئی اس نے کوئی اپنی زندگی میں اس وہی چیز ہے اگر ہماری نظروں میں دیکھا جائے تو درخت کا کوئی گنااہ ہے ہی نہیں اگر ایک نظر سے دیکھا جائے
اور پھل بھی دیتا اس کے بعد بس اس کی یہی خامی تھی کہ وہ اس کی یہی خامی تھی جدھر کو ہوا چلے وہ ادھر کو یعنی کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے لڑکیوں کا یا لڑکوں کا وہ جدھر رونق دیکھتے ہیں ادھر ہی کو چلے جاتے ہیں بھلے پیچھے والے نے اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا اور وہ ہر ہر اخلاق کو بھول جاتے ہیں جدھر رونق دکھتی ہے اسی طرف سارے لوگ چلے جاتے ہیں سب لوگ آج کل رونق کے ہیں جہاں پہ چار لوگ کھڑے ہیں رونق ہے کچھ فائدہ ہے وہی انسان جائے گا سارے اخلاق کو بھول جاتا
دنیا بہت زیادہ بدل چکی ہے کہتے نہیں ہیں کہ قیامت کی نشانیاں سامنے دکھ رہی ہیں اب کسی محرم میں دیکھو کیا ہوا تھا قیامت
تو نشانی یہ تھی کہ جو ہے محرم کی دسویں تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا وہ اب ج سے سرزت ہو گئی
ہاں وہی چیز ہے اس بار اس بار اس بار وہی ہوا تو مانو اور لیکن ایک بات ہے ہر انسان کے دل میں اس چیز کا خوف آیا تھا اس بار آیا تھا اس چیز کا خوف کہ کہیں ایسا تو نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے وہ دن یہی تو نہیں ہے
ہاں ہم نے دونوں روزے نو نو محرم کو بھی روزہ رکھا اور دس محرم شریف کو بھی روتا رکھا کہ اللہ پاک نے اب کی سے بہت بڑی نشانی سزت کر دی واقع ہو گئی
واقعی ہو گئی کہ جو بھائی حادیثوں کے مطابق جو ابھی تک انسان پڑھتا چلا آیا سنتا چلایا آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے نا وہی چیزیں ہیں اور اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو دنیا میں وہ بھی بہت کچھ رہا ہے اب ہے نا بہت کچھ ہو رہا ہے لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں ہے نا ان کو پردے سے محبت نہیں رہی ہے اور عورتوں کو کہتے نہیں عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں مرد تو گالیباز پہنتے ہیں مرد اورت لیکن پھر بھی یار مرد مرد عورتوں کا لباس نہیں پہنتے ہیں ایک نظر سے دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہوں گے لیکن عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کا لفاس اتنا فیشن کے دور میں اتنا شوق سے پہنتی ہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوبصورتی شاید اسی چیز میں ہے لیکن وہ یہ بھول چکے یہ ہیں کہ اللہ کا کہر جس وقت برسے گا نا تو پھر کہتے نہیں اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا
اور وہ اللہ ہی جو ہے اس پہ طاقت رکھتا ہے پوری کس طرح سے جو ج نکال
نا لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے اب وہ ہے زمانے دور ایسے آگئے
ا
ج لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تلاوت اور ا یہ ساری چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں بھائی پہلے بچیاں ہم لوگوں کے زمانے میں اتنا مدرس بھی تھوڑا کم تھے اور بچی
لیکن بات یہ ہے پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی اور اب پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی تلاوت تو نماز سب کچھ ہے مگر ایمان اندر سے مضبوط کنی لوگوں کا
ہاںاں بہت
اندر سے مضبوط کم لوگ رہ گئے ہیں بس یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں سامنے والوں کو دکھا رہے ہیں اندر سے مضبوطی جو پہلے تباہ آبی لوگوں کے اور صحابہ لوگوں زمانے میں تیں وہ اب نہیں ہے جب مسجد اچھی تھی تو نمازی جو ہے دل کے پکے تھے کی نماز پڑھتے رہتے تھے صاحابی رضی اللہ تعالی عن لوگ اور پیچھے سے سانپ اور کوئی بھی چیز آ جاتی تھی کبھی وہ لوگ پھر کے دیکھتے ان کا بچہ گر گیا آگ میں جلنے لگا ایک صحابر رضی اللہ انہوں کا حادیث میں پڑھا تھا کی مگر اور لوگوں نے بچایا مگر صحابی جب سلام پرا انہوں نے تب سب نے کہا تو کہا ہمیں جو ہے ادھر ہمیں ہمارا دھیان تو ہم اللہ پاک سے ملے ہوئے تھے ہم نے دیکھے صحی نہیں ہمیں یاد دھیان ہی نہیں آواز ہی نہیں انہیں تب جو ہے نمازی پک ہوتے تھے اور اب تو نماز مسجدیں اتنی علی شان بنی ہے اور مگر نمازی کچے ہیں نمازیوں کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جو تباہ تبائی کہتے صاحب پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے بیٹھ کہ تھ ان کو صاحب بھی کہتے ہیں اور ان کے ان سے جو ملے ہیں ان کو تابی کہتے ہیں اور جو ان سے ملے انہیں تبا تو آپی کہتے لیکن تب تک بزرگان نے بزرگ لوگوں کے زمانے تک تو اچھا ہی مان رہا تھا لیکن اب ایمان ہے مگر کچھ لوگوں کے پاس ہے کچھ لوگوں کے پاس دکھاوا آ گیا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم ٹوپی اکھے مسلمان ہیں مگر جو ہے اندر سے ایمان مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے اگر جو ہے ایمان مضبوط ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں مضبوط تو دکھاوا بےیکار
ہ کچھ بار تمہاری آواز پھنسنے لگی مجھے
ہاں ہم کو تو تمہاری آواز ایک دم صاف آ رہی
ہاں تو میری طرف سے نیٹورک میری طرف سے نیٹورک کی دقت آ گئی ہوگی ہوں ہوں آ رہی آ رہی ارے ہم وہی چیز ہے تو تم نماز ہاں